نو
اور کیا غائب ہو
ہوں
کیا غایب وہ تو
میں غائب ہوئی ہاں
ہمم مکو فون کب کیا تم نے
میں نے کل آپ کو دو تین کال کی آپ نے ریسیو نہیں کی میری کال
ا میں سو گئی تھی تب
صبح بھی میں نے کال کی آپ کو
میں نے صبح نہیں ائی صبح تب کی میں کالج میں تھی پورے دن اسی لیے
کالج میں کیا کر رہی تھی
ویریفکیشن ڈاکومینٹس اسکی اور کتنے کمائی تم نے فسٹ پہ شاید
آپ و صاح کو کب جانا ہے آپ
فسٹ شاید
فسٹ اگستٹ
ہاں
اس سے پہلے آ آنا ایک دو دن آپ دونوں
نہ ہمیں ہم نے انہیں بھی بولا جن کیا کہتے ہیں نسیما بوا کو ہم آئیں گے ایک دن اچھا
اچھا جاؤ جاؤ یہاں مت آنا ہاں
میں بول رہی ہوں ہم نے بولا انہیں ہمیں جانا ہے ا ظہر کے یہاں پھر ہم آئیں گے وہاں بھی ایک دن ابھی ہمیں ایک روپے بھی نہیں ہے ہم نے ابھی کچھ نہیں لایا نہ کچھ بیگ سامان کے ساتھ پانچ دن رہ گے ہے
بس
ہاں اور کے
کرو اس کے ٹاسک آپ کمپلیٹ فائیو ہنرینڈ سکس ہنڈرینڈ تک آئے گا آپ کو پروسی میں پھر ایک دو دن کے بعد آپ مت کرتی ہو کنٹینیو کال آپ کرنی ہوتی دن میں دو تین بار ساگو کو اور سیرت کو بھی ساگو کو آیا
ہا آپ نہیں کر سکتی ہو اسے
میرے ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے تھ رٹی میرا اب نیا ٹاسک آیا ابھی نہیں آیا میں نے اس کو میسج کی پتہ نہیں کب آئے گا وہ ٹرانزیکشن والا ٹاسک تو نہیں آئے گا مجھے
مطلب کیا ٹرانزیشن ٹاسک
پتہ نہیں اس میں آڈیو کو وہ چینج کرنا ہوتے ہیں چینج کرناؤ تو وائس مطلب وائس گو ٹھیک کرنؤ تو ویسے ہی بولو اس نے کچھ
اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی دے گی
ہاں جا ابھی تھرٹی ٹاسکس کمپلٹ کرو گے اس کے بعد وہ نیا ٹاسک آتا ہے فی الحال کرو میرے ساتھ ایک کال اور عیساکی کے ساتھ دن میں دو تین بار آپ کو ایک دن دو دن کے بعد آپ کو پروسنگ میں آئے گی فائیو ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ تک آئے گی تو آپ کو دو تین ہزار آئیں گے اس ٹاسک اگر اگر آپ مطلب یہ کال کٹ نہیں کرو گے مطلب مطلب ضائع نہیں ہوگی آپ کی کال نا تھرٹی کالس کیا آپ کو یہ تھری تھری تھری فائیو ہاں اسے رکھ پائینگے
ہوں آپ کو کتنے آئے پورے
ہوں لوجی ایک سو ایک ہزار سوری ہوں اور پرسوں ہوئے ہے یہ وان ٹوئنٹی سیون مجھے بہت سارے کالس یہ ضائع ہو گئی آپ نے بھی کی آپ کٹ کر رہی تھی نا اس دن بار بار
مجھے کتنی ہوئے ہے پھر میں نے سکسٹین کی ہے سکسٹین میں میرے تین
کش ہینڈ اگر آپ نے کو کالج ضائع نہیں کی ہوگی مطلب ریجیکٹ ہوتی نا کال پھر اگر ہم بات نہیں کریں گے اس کال میں ہاں آپ کو نہیں آئیں گے پھر
ہاں
آج ابھی عائشہ کو کتنا آیا سیونٹین ہنڈریڈ
اس کی سج میں
اللہ کی قسم وہ مجھے ابھی دکھا رہی تھیاسکرین شاٹ اسنے مجھے ابھی سکرین شاٹ سینڈ کیا اور پروسنگ پروسیسنگ میں فور ایٹی فور ہے ہو گئے مطلب ہاں دو ہزار
ایکچولی نا وہ دس دس منٹ سے زیادہ بات کرتی ہے
ہاں گیہ گیارہ منٹ شاید ایٹ لیسٹ گیارہ منٹ ہونے چائے
ہم بھی کریں گے زیادہ تھوڑا
ساقی کو آیا کچھ وہ کرتی ہے کال کسی کسی
ا اسے آے ہیں ہنڈرریڈ روپیز پھر بھی مجھے پہلے ہی ٹاسک مطلب پہلے دس کالوں کو مجھے سکسٹی روپیز دیے
ہاں بس آج پروسیسنگ میں کتنا ہے آپ کو
اب میں نے سکسٹین کالس کی اب آئی ہنڈریڈ پروسیسنگ میں
بس آپ کی قسمت ہی خراب
بہت مجھے کمپیوٹر والا بول رہا تھا تمہاری قس قسمت کتنی خراب ہے میں نے کیوں با تمہارے ڈاکومینٹس سائن نہیں ہے
ہ ہ
جس جس چیز میں دس منٹ لگی لگ ٹی ہیں مجھے برابر دو گھنٹے لگے وہاں
شرط دیدی کے کتنا آیا
ابھی نہیں آیا اوسے وہ ایک ایک کال کر تی ہے کبھی
سائڈ کو بس ہینڈرڈ نہیں آیا ابھی
ہاں ہاں آج ہوا اسے پراسیس آج آج دیکھا اس نے نہیں میں صرف میرے سے کل کی
اور سیرت سے
اس کو بھی آئی اگر آپ کرو کہ ن کال بی کال مطلب اور ساگی کے ساتھ بھی دو دن کال مطلب دو دن میں دو تین کالس کرو گے تو آپ کو آئے گا ایٹ ہنڈریڈ تک آئیں گے کپرسسیم دن کے بعد جب والا یہ پروسسنگ آپ کو پہلے آئے گا یہ ہینڈر والا پھر اس کے بعد آئے گا وہ
ج
پرسو اچھا آپ کو پروس میں تھا سکس ہنڈریڈ نائنٹی نائن
ہ ہوں
اس کو سکس سکس نے ڈراے ہے اور پس آج ہے فائیو ہنڈریڈ ہو گئے دو ہزار
نہیں مجھے بارہ سو آئی ہے بارہ سو
کیسے
مجھے وہ پراسی میں آیا ون ہنڈریڈ ٹوئونٹی سیون ہے
ہو ٹھا
کوئی کالز ائے نہیں کنا کال پہ بات کرنا ہر کال کو ہنڈریڈ روپیز آتی ہے
پھر بھی آپ جو مجھے ہوئیے نا کٹ وہ آٹھ آٹھ منٹس تھے
ہاں اس کو نہیں آئیں گے پتا نہیں ہے آئیں گے کچھ تھرٹی تک مت آئیں گے تھرٹی بیس ہ نا
اگر میننگ فل ٹاک ہوتی ہے نا بس اسے آتے آئے
ہاں
اگر کچھ میننگ فل ٹاک ہوتی ہے نا بس اس سے آتا ہے
ہمم ہمم ہمم
ہاں
آئے گا اپنے لیے بیگ لاؤ گی
اور کیا یاں شوز مجھے شوز ہی نہیں ہے مجھے ونٹر کے شوز
ه ہا ہا ہا
میں نے اسے مطلب لٹریلی لگا لگا کے نا جاڑ دیے ہے
اچھا
نہیں مجھے چپل ہے اور
تیسرے ٹاسک میں آپ کو آئے گا یہ مطلب یہ تیسرے مطلب آپ کو یہ دوسرے والی پسن ہے نا مطلب ابھی آپ کو دو ہی پیمنٹ آئی جب تیسرے آئے گی اس میں آپ کو پروسس میں ہوگا فائیو سکس ہینڈریڈ
ہوں
ہمم اگر آئیں گے سکس ہنڈریڈ تو آپ لا سکتے ہو اپنے لیے بیگ
ہوں
کیا
آپ سوئے
نہیں میں برتن دھو رہی تھی آپ نے کال کی تو میں نے کال ریسیو کی پ
اچھا ٹھیک
ہوں
جی ٹھیک میری اسٹوری دیکھی کیسی تھی
کہاں انسٹاگرام سےیرک ہی
ہوں ج تھا کیوٹ
ش ڈیلی کو بھی بولنا ہے اس ایپ کے بارے میں اس کو بولا اس نے کی ہے ڈاؤن لوڈ
ہیلو ممی
اس نے کی
نہیں ابھی نہیں
اگر کی تو مجھے بولا تو میں اس کا نمبر دوں گی لڑکی کو پھر رجسٹر کرے گی
ہاں تھیک وہ ہماری جو کے ڈبلو او والے وہ پھر بھی کچھ نہیں دے رہے یہی سے مت کچھ ہوگا
ہاں
اور کیا اب جب بھی کال کرنی ہوگی نا یہیں سے کیا کیا کرنا
میرا ٹاسک کمپلیٹ ہوگیا آف کر سکتی ہو آپ ہی کر سکتی ہوں میں نہیں کر سکتی ہوں یہاں سے
پھر آپ میسج کرنا جب کال کرنی ہوگی پھر میں کروں گی یہیں سے جاؤ کچھ میش کیا کر رہی ہے تاشیر ہاں تم نے میرا کیا کیا بولا ہے اسے
اللہ کی قسم کچھ نہیں بولا وہ جھوٹ بول رہی تھی آپ کو میرا تو سب کو ہے وہ لگتا ہے جھوٹ
ہوں اب اسے لگ رہا اب اسے لگتا ہے ایسے میںر نے میرا پتا نہیں کیا کیا بولا ہے
میں کچھ نہیں بولا
کرو چپ تم نے غصے میں سب بول دیا اسے
سارے ٹھیک ہے
ہوں
اس کا آیا
اس نے کی فدا فرد اس سے بات
کب
ہ تم نے میرا وہ نمبر پیا تھا سیون زیرو زیرو والا
نہ وہ نہیں دیا اگر وہ بھی لاگ ان کرو گی
مجھے ہے آپ وہ بھی دینا
جی ٹھیک
ہمم
میش کو بھی کیا کرنا کال وہ بھی کر گی آپ کے ساتھ بات
وہ میرے ساتھ نہیں کرتی یہ بات
شرماتی ہے شرم گئی کیا
ہاں ایک شرم آتی ہے اور تم نے جو بولا ہے وہ بھی
چوڑو چتا آگ
اس نے تمہارا بھی تھوڑا
پھر یہ کال جب کال کٹ کرتی ہوں نا پھر اس کے اس کال کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے نا سبٹ
ہمم
ہاں
اور
بس دعا کتے منٹس ہو گئے
الیون تھرٹی
یہ خود کٹ ہوگیا
ففٹین تک کریے یہ خود کٹ ہوتی ہے
ہاں الیون تک ہی ہوتی ہے الیون ٹویلو کے بعد اکٹ
الیون فورٹی دیکھیں گے نہ ہوگی کٹ اور
اور کیا
کی
مہیش کو بھی آئی فائیو ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ اس کو بھی آئی
سچ میں
ولہ میںحچو کوت